ہاں جی ہلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم اللام کیسی ہیں آپ
جی الحمد اللہ میں بہت بہ
بس بس میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا چل رہا ہے ڈھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے بھی
جی الحم اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے بس اس سمے تھوڑے س معاشرری کے بارے میں تھوڑی سی چنتا چل رہی تھی جو ہمارا انوائرمنٹ ہے نا بہت پولوشن اس میں ہو گیا ہے اسی کی وہی ہاں اسی کی چنتا کا وشے بنا ہوا تھا ہمارے گھر میں بات ہی چل رہی تھی کہ ہماراری جو سراؤنڈنگ ہے وہ اتنا گندا ہو ہوتا جا رہا ہے اور مانسون سیزن میں اور کتنا گندا پانی آ رہا ہے اس سمے نلوں میں جس سے بہت ساری بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں
اچھا بالکل ب یہ تو صحیح کہا اس چیز سے اتنی دقتیں ہو رہی ہیں اتنی م لالات ہو رہی ہے نا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں
ہاں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا تو ان کو بھی بہت اثر آ رہا اثرات آ رہے اس میں ان کو ان کا پیٹ خراب ہو رہا ہے ان کو مطلب پیلیا کی بیماری بہت ساری بیماریاں ہو رہی انفیکشن ہو رہے ہیں میں یہ پالوشن کی وجہ سے واٹر پالوشن کی وجہ سے مانسون میں بہت ہی دقت ہو جاتی ہے
تو یہی کہوں گی آپ آپ کو جتنا ہو سکے بچوں کو پانی یا تو ابال کے یا آرو کا ہے نا ایسے ہی پلائیں بچوں کو ایسے پانی بالکل بھی نہ دیں بچوں کا بہت خاص سکھا
میں تو اپنے بچوں کو نہا بوائل کر کے اوروں کا پانی بھی ن بوائل کر کے پلاتی ہوں کیونکہ نا آروں میں سے پانی جب پیوریفائی ہوتا ہے نا تو بیکٹیریا کے نہیں ہوتے ہیں اس میں سے صرف وہ ہارڈ واٹر
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھو یہ ہر ماؤ کو اس چیز کا خاص خیال رکھا نا چاہیے اپنے بچوں کے لیے وہ تو دیکھو اور کتنے اپنے بچارے نازک ہوتے ہیں ہے نا تو ان کی چیزوں کا تو تھوڑا سا اور زیادہ
بہت خیال رکھنا نہیں صحیح بولی کیا بچے اور بوڑھے کے نا ان کی جو روگ مطلب بیماری سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے تو ان کا اسپیشلی دھیان رکھنا پڑتا ہے ہم جو ہوتے ہیں بیچ کے لوگ بھی تو پھر بھی سہ لیتے ہیں سب کچھ لیکن بچے اور بوڑھے نہیں کر پاتے نا تو ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے
ہوتی ہے دیکھو وہ بہت مطلب ویک ہو جاتی ہے ہے نا تو اور بچے تو کچھ کھانا پینا بھی ایسا نہیں کر پاتے ہیں جو ان کی امیونٹی اسٹرانگ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں
ہاں بالکل صحی بول رہی ہیں باجی بس اسی کی چنتا لگی ہوئی تھی کہ بچوں کیسے خیال رکھا جائے تو وہی میرے شوہر بھی بول رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھو مانسون میں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں جلدی سے بھینگ جاتے ہیں اور پھل سبزیاں بھی اتنے کیڑے مکوڑے مطلب مکھیا مکھیا بیٹھی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دقت ہو جاتی ہے تو ایک لکوڑ آتا ہے نا تو اس میں سے واش کر لیتے ہم لوگ سبزیوں کو فروٹس کو تو کچھ حد تک سیف رہتا ہے وہ
یہ تو صحی کہہ رہی ہیں آپ آج کل نا سچی ہے پوچھو نہیں پالوشن تو ایک یقینی اور ساری چیزوں کا دیکھو تم کتنا پالوشن ہے ہے نا جگہ جگہ یہ کوڑا پڑا ہونا جگہ جگہ یہ گند ہونی اور وہ ایئر پوش ہمارے سانسوں کے دوارا ہمارے اندر جا رہا ہے تو وہی دیکھو ب زیادہ مسکلات بی ہو جاتی ہیں
جی جی جی صحیح بول رہی ہیں آپ یہ کیا کہتے ہیں ندیوں کا پانی اور یہ جو چھوٹے تالاب ہوتا نا ان کا پانی بھی بہت گندا ہو گیا اس سمے پہلے کیا تھا نا واٹر سائیکل ہوتا تھا پرپر ابھی اس سے پالوشن ویسے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیچ میں اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے دقت
ہاں یہ تو ن نا بچوں کا تو بھی تو بہت خاص و خیال رکھ و اور ڈر لگ ایسی چیزیں تھوڑا سا اپنے بچوں کے بھی سے میں سوچ کے تھوڑا ہو جاتا ہے تو یہی سوچتا اتنا ہو سکے اتنا کا
پڑ جاتے ہیں نا بازی پورے دن مائنڈ ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچے اپنے سوستھ رہتے ہیں ہیلدی رہتے نا تو پھر سکون رہتا ہے
پینے کا کرتا ہے بس اپنے بچوں کی ہی گاڑ میں لگا رہتا ہے اپنا سہن کر لیتے ہیں پر بازی ہم بچوں کا نہیں کر پاتے
جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں اوپر سے یہ چاٹ پھلکی والے چلے آتے ہیں شام کو اپنا ھ لے کے بن بناتتے ہوئے ہے اور بچے دیکھ کے ضد کرنے لگتے کہ ممی امی آپو دلاات دلا دو اب بچوں کون سمجھا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کو بیماریاں ہوں گی پیٹ کی کتنا نقصان دیتا ہے اور جان بوجھ کے گھر کے باہر بیل کرتے ہیں جانتے ہیں نا گھر میں بچے ہیں اس وجہ سے وہ اور گھر کے باہر ہی
یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں بازی آپ جب تک وہ نہ چلے جائیں گی نا جب تک ہمارے بچے سوتے سے بھی نہ اٹھ جائیں گے تب تک ان کو چین نیی اگر باہر نکل کے کہو نا کہ آپ چلے جاؤ بھائی جان کیوں یہاں کر رہی ہو ب بچے ہمارے بیمار ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے بچے آپ جانو میں تو مجھے تو بییکنا ہے میں نے کہا یہ بڑی بات ہوئی ہے
اور بھائی جان بھائی جان کو منع کریں گے تو وہ آ ج ن اٹتے تھ ایسے ڈبا پیٹنے لگیں گا بچے آئے بولک پانی پینے گے گے ہاتھ گندے گندے ہاتھوں کو آال دیتی ہیں وہ پھلکی کے پانی میں پھر اسی کو بچے پی لیتے ہیں تو اسے بیماریاں پھیلتی ہیں
وہ تو مجھے بڑے ہی برے لگتے یا دو بار ہاتھ ایسے گھمائیں گے دو بار ہاتھ ایسے گھمائیں گے پانی کو میں تو کہتی ہوں میں نے
بڑے بڑے گندے بھری رہتی ہے نا خونوں میں پورے جام چھپے رہتے
بھیی وہ پہن لیا کرو ہاتھ میں وہ کیا کہتے گلبس وغیرہ ہے پانی والے گلبس پہن لو تو آپ آپ کو جو بھی
تی نہ بنے کہتی ہیں گلوس پہن لیں گے تو ہم کام ہی نہ کر پائیں گے
تو پانی آج کل تو پالوتھین والے بھی گلپس آ رہے ہیں آپ اور بڑی اچھی کوالٹی کے
وہ نہیں ہے نا کہ ایجوکیشن نہیں ہے صاف صفائی دھیان نہیں ہے ان کو ان سے کیا مطلب کہ کسی کے بچے کیا کھا رہے ہیں ان کو اپنا بیچ چنا ہے سامان چلے جانا ہے نکل کے بیمار پڑتے رہے ان کی بلا سے ذمہ داری تو ہماری ہے نا ہم کو اپنے بچو وں کو دھیان رکھنا ہے
صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہی والی چیز تو ہمارے طرف تو ایک گلی کے باہر ہی ایک بھائی جان ہے وہ کرتے ہیں تو میں تو ان کو کہ کہتی ہوں میں نے کہا بھائی جان گلبس پہن لیا کرو تو کہہ رہے ہیں اب آج کہا ہے آپ نے اب سے پہنیں گے اور ہر بار یہی بات رہتی ہے میں نے کہا آپ تو بھائی جان یہ والی چیزیں بات تو سر پہ سے ٹال رہے اور دیکھو بچے ہیں ا بچوں کے اندر بھی جا رہا ہے وہ اب آپ کو کیسے ہاتھ ہے آپ ادھر بھی کھجا رہے ہو ادھر بھی کھجا رہے ہو وہی آپ اس ڈال رہے ہو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ واش کر یا آپ پانی رکھو واش کیا کرو جب آپ ڈالا کرو ہیں بھائی دیکھو سامنے چیزیں لے رہا ہے تو آپ بھی تو تھوڑا سا کاش خیال رکھو وہ بھی تو آپ کو پیسے دے رہا ہے
بلکل صحیح بول رہی ہیں اب تو میراچھوٹا والا بچہ ابھی تین مہینے کا ہے اس کو انفیکٹ کشن ہو گیا بچارا وہ بھی نہیں کر پا رہا ہے اس کو اتنی لوز موشن ہو رہا تھے ڈاکٹر ٹر کےاں لے کے گئے انجیکشن لگ رہے ہیں اس کو بچارے کو اور وہ تو بچارا کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے
ہاں نہ نا اچھے سے ڈاکٹر سے دیکھو یہ کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ آپ کا کھانا پینا آپ کے بچے کو جاتا ہے بائی بچہ دیکھو ہاں تو اس سے پھر کیاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جتا ہو تاکہ باہر کی چیزیں نہ کھاؤ
ہاں اب کیا ہے نا ہم دیکھ کے انسان بتا تو رہے جیسے بچوں کا من مچل جاتا ہے ہم لوگوں کا بھی من م چل جاتا ہے بعد میں پھر پچھتا ہے انسان کہ فالتو ہم نے کھا لیا ہمارے بچوں کو نقصان کر گیا
بالکل بالکل تو میں تو یہی کہوں گی آپ جتنا ہو سکے اتنا اپنا خاش و خیال رکھو آپ بھی اپنا کھانے پینے کے
نہیں خیال رکھنا پڑے گا تبھی میرا بچہ صحیح رہے گا ہیلدی رہے گا
بالکل کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہیں نا کچھ ٹائم کے لیے اوائڈ کر دو
نہیں صحی بول رہی ہیں با جی مجھے خیال رکھناڑے گا میں تھوڑی بے فکر ہو گئی تھی اس سم پہ مجھے لگا اب تو یہ تین مہینے کا ہو گیا اب ٹینشن ختم لیکن ابھی تو چھ مہینے تک اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا
ہاں جی ہاں جی میں تو دیکھو بس یہی ہے بچوں کا تھوڑا سا رکھنا ہے خاص و خیال اور کیا ہے یہی ہے ہماؤ لی تو بچے سب سے سرو پرتم ہے باتی کا تو ہم سب جھیل ہی لیتے ہیں
نہیں بالکل صحیح بول رہی ہیں ہم لوگ تھوڑا پہلے کے زمانے میں اتنا پڑھی لکھی مائ نہیں تھی نا تو اتنا زیادہ نہیں تھا اوئرنیس پر اب پڑھی لکھی مائیں ہے نا تو بہت خیال رکھتی ہیں اپنے بچوں کا ہر طریقے سے کہیں کہیں بھی چپ جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کبھی کبھی چندا
کو ایک بات بتاؤ جو ہماری پہلے کی مائیں تھی ا نا جو ہماری پہلے کی دار دیاں جو بھی ہمارے پرانے بزرگ تھے ان لوگوں کو گھریلو نسخے بہت آتے ہیں بضی ہے نا آدھی سے زیادہ بیمار وہ ٹھیک کر
ہاں آپ بہت صحیح بولے ہیں لیکن آپ گریلو نقس دینے کو ڈاکٹر منع کرتے بولتے ہیں اس سے نقصان ہوانا بچوں کو ڈر کے مارے ریتاا بھی نہیں ہے
ا ہاں یہ بھی ہے آج کل کی
کھیت کا خیال رکھنا ہے تو پھر انسان کو ڈر لگتا ہے نا اپنے سےکل لینے میں چوٹے بچوں کو لگتا ہے کہ نقصان نہ فائدہ کی جگہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں پھر
ہاں یہ بھی صحیح کہا آپ نے آج کے سمے میں اور پہلے کے سمے میں بہت
ہ کیا ہے نا سب کچھ لاوٹ والا سامان ملتا ہے نا ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو وہ چیزیں نا اصل میں
ہاں ہاں بالکل بالکل پ لے کی جی جی آدے پ دادا تو سبتا جی کیجیے ت
صحیح بول
تاجی چیزیں چلو بازی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے
اچھا لگا اب آپ نے جو بولا نا اس پہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی
ٹھیک ہے باجی اور خیال رکھنا آپ اپنے بچے کا ٹھیک ہے
جی جی یہاں پہ خیال رکھنا اپنا جی الله حافظ